ہلو
ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام میم آپ ٹھیک ہیں اچھے سے
ہاں آپ ٹھیک ہو مجھے بھی اچھے سے
ہاں میں ٹھیک ہو کیا
ہاں بس بیس ہی ہے کیا کر رہے ہو آپ
میں بس ابھی گھر پہ کام ہی کر رہی تھی سو آپ مجھے بوولو کیسا مزہ آیا آپ کو میں نے سنة ہے آپ پکنک گئے تھے
ہاں اچھا مزہ آیا ہمیں ہم نے بہت انج
اوکے انجوائے کیا کہاں گئے تھے آپ لوگ
گللمرگ
اچھا ٹھیک باقی سبھی نے انجوائے کیا
باقی سب نے بھی اینجوائے کیا
اچھا ٹھیک کافی چھوٹی بھن ٹھیک ہے
ہاں وہ بھی ٹھیک
آ پکی بڑی بہن گئی گئی ہے کہ وہ ادھر ہی ہے
نہیں وہ گ وہ منڈے صبح گى وہ
او اچھا دٹ مین وہ کل گئی
ہاں
ہوں اور آپ کی مما ٹھیک ہے
ہاں مما بھی ٹھیک ہے
آپ کی ماما بھی گی تھی پکنک
ہاں وہ بھی تھی
اچھا ٹھیک
ہاں
ہاں مجھے یہ بولنا تھا کہ میری اسپکس رہ گئی ہے میرا چشمہ رہ گیا
ہاں ہاں چشمہ رہ گیا ہے یہاں پہ
ہاں میں دیکھ ہی نہیں پا رہی ہوں اس کے بغیر
ہاں
ہ
سا
ہاں مجھے آپ کو یہ بولنا تھا میرا چشمہ رہ گیا آپ اگر آپ یہاں آئی تو آپ کو ساتھ لانا ٹھیک ہے
لاوگی
تو ٹھیک ہے یا اگر آپ چھوٹی بہن آئی تو اس کے ہاتھ بھی بیچ سکتی ہو آ
ہاں اور
اور باقی
باقی کیا
آپ کی پڑھائی وڑھائی کہاں پہنچی
پڑھائی بہت چل رہی ہے
اے آپ نے کالج میں کیا ہے ایڈمیشن
نہیں کالج میں نہیں کیا ایڈمیشن
اچھا آپ کے بھائی نے کیا کالج میں ایڈمیشن
اس کو اس کو پا اسکاٹ میں
اچھا ٹھیک کوسٹ میں کرنا یونیورسٹی میں
تو
اچھا ٹھیک ہے یہ اچھا آپ کی بہن بھی وہیں پہ پڑتی ہے تبھی اس کو وہیں پہ کرنا ہے
وہ بول رہا میں وہ دور آ جاؤں گا
اوفس والے اس والے کالج میں
ہاں ہاں
چلو ٹھیک ہے
ہاں
اور آپ کی چھوٹی بہن کس کلاس میں پڑھتی ہے
وہ پڑھتی سیک میں
ہوں
ہاں ہاں
پھر آپ مجھے بولے یہ کیسا مزہ آیا گلبرگہ میں میں بھی تھی پرسو گلبرگہ
ہاں مزہ اچھا مزہ آیا
ہاں وہاں کا موسم بہت
اچھا تھا ہاں نہ زیادہ گرمی تھی نہ زیادہ سردی
ہاں وہاں پہ بیچ بیچ میں بارش ہو رہی تھی
تھوڑی تھوڑی پھر کھانا کھانے کے ٹائم ہوگی اچھے سے اس کے بعد پھر ویسے ہی تھا
وہاں پہ تو تھوڑی تھوڑی بارش تو ہو رہی تھی اور یہ لیکن ہم نے بہت
انجوائے کیا ہاں
اور بھی کو پتا ہے وہاں پہ یہی موسم رہتا ہے
ہاں
وہاں پہ موسم ایسا ہی رہتا ہے اگر یہاں سے کتنی بھی دھوپ ہو وہاں پہ بارش ہوتی ہی ہوتی ہے
اچھا موسم ہے ہاں ہاں وہاں سے اچھا موسم ہے
ہاں وہاں کا موسم بہت اچھا رہتا ہے اگر یہاں پہ اگر جس ٹائم یہاں پہ برف ہوتی ہے نا پھر بھی وہاں پہ اگر وہاں پہ دھوب بھی ہوگی تو بھی یہاں سے کم ہوتی ہے وہاں پہ زیادہ نہیں ہوتی ہے
ہوں ہاں
وہاں پہ وہاں کا موسم ٹھنڈا ہی رہتا ہے
ہاں وہک
تب ہی وہاں پہ آج زیادہ ٹورسٹس بھی
اتے اسی لیے ان لوگوں نے جیکٹ ویکٹ لگائے ہوئے تھے ٹوپیاں گرم
جو باہر والے ہوتے ہیں نا ان کو یہ لوگ بولتے ہیں وہاں پہ بہت سردی ہے وہاں پہ یہ ہے وہاں پہ یہ ہے کو لگتا ہے بچاروں کو شاید یہاں پہ یہاں پہ آج بھی برف ہے ان بیچاروں کو لگتا ہے شاید آج بھی یہاں پہ برف ہی ہوگی انہوں نے اتنے بڑے جوتے لگائے ہوتے ہیں
ہاں جو برف میں لگتے ہیں
ہاں اور اتنے بڑے بڑے جیکٹس لگائے ہوتے ہیں جیسے جو ہم لوگ یہاں پہ برف میں لگاتے ہیں
ان کو لگتا ہے بہت یہاں پہ پورے سال برف ہوتی ہے
ساروں کو کیا بتا یہ لوگ ان کا یہ لوگ ان کو دھوکا دے کے یہاں لاتے ہیں
چونا لگتی
ہاں ان کو چونا لگاتے ہیں
آمم
اور باکی آپ کی مما کل یہاں آئی تھی شام کو میں نے ان کو بولا تھا
ایک منٹ ایک منٹ یے لیے ہماری پرواں آپ آئی ہو میں ٹھیک ہے بول دو گی
اچھا ٹھیک ہے آپ دیکھو یے کیا بول رہی ہے یے اس کا تو پتا ہی ہے یے کیا بولے آئی ہوگی
اور
اس بچارے کا تو پتا ہی ہے اس کو کیا کہنا ہوگا یے گر بچ میں گر بچاری تہنگ اگئی ہوگی تبھی آپ لوگ کے یہاں ائی ہے
ویسے یہ روز آتی ہے یا ا آج آئی ہے ہاں پتہ ہے جب ہم لاسٹ ٹائم گئے تھے نا گلبرگہ وہاں پے اتنی بارش ہوئی اتنی بارش ہوئی میں آپ کو کیا بولوں یہاں سے ہم گئے تھے بائک پے
ہاں بائک پے زیادہ مزہ آتا ہے
ہوں میں مزاق کر رہی ہوں اب تو منہ نہیں کھولنا مجھے لگا تھا تم نہیں سر مجھے لگا تھا تم نہیں سن رہی ہو
نہیں
تبھی میں یہاں سے بول
چوری پکڑی گئی
چوری پکڑی گئی کس کے ساتھ گئی ہے راز راز رہنا چاہیے راز لیک نہیں ہونا چاہیے
رہنے دو ہوں میں بس بکتی جا رہی تھی مجھے کہ مجھے لگا تھا تم نہیں سن رہے
مگر میں نے تو سن لیا
ہوں مجھے لگا تھا آپ وہاں سہیل ساتھ باتیں کر رہی ہو تبھی میں یہاں سے بول رہی تھی سو دیٹ
آں
ہوں
نا نا
بسا آپ چپ ہی کرنا
نہیں ہم نہیں بولے گا کسی کو
ہاں ورنا آپ کو تو پتا ہی ہے یہاں پے
یہاں پے کل پھاٹتا ہے پھر
ہاں یہ لوگ کیا کرتے ہیں
یا یا
بس کر نے دو ہمیں کیا ہے
ہاں ہاں سر وہ آپ ہمیشہ ہاتھ مانگنے آ ۓ
اچھا یہی تھی مجھے پتا تھا یہ کچھ نہ کچھ مانگنے ہی آئی ہوگی بچاری
ہاں یہ جب بھی یہاں آتی ہے نا یہ بولتی ہے تم لوگوں کو مت اگے
ہاں
مجھے دو میں وہی کھانا کھاؤں گی ان کو صرف ہوتے ہیں آلو گھر پہ سالن
اچھا ٹھیک
آلو اور پیاز
آپ لوگوں نے کیا پکایا ہے آج
ہم نے آج ٹماٹر بنائے ہیں
چیو دنی ہے میں نکل شوگ کو کیا کایا ہے
کچھ سبزی ہی ہوگی
ش کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے میں نے کیا کھایا شام کو
تھکاوٹ ہوئی دور یا پھر ابھی بھی ہے تھوڑی سی
ہاں آپ لوگ آپ مجھے یہ بولو یہ آپ کبھائی بھی گئے ہیں پکنک آج
نہیں وہ نہیں گیا ہے تو ٹھیک
اچھا ٹھیک پ ل گی ہیں نا رییکنگ پ
ہاں ماجدوار ہاں
ہاں باقی سارے اس کے دوست وست مجھے لگتا آپ کا بھائی بھی مت گیا ہے ان کے ساتھ
نہیں نہیں وہ گھر پہ ہی ہے
ٹھیک ہے وہ گھر پے وہ پرسوں بھی گھر پے ہی تھا پرسوں بھی نہیں آیا تھا
ہاں وہ اس سے پہلے گیا تھا آیا تو وہ گلمرگ گیا تھا ان کے ساتھ
اچھا وہ اپنے دوست کے ساتھ گئے تھے چلو اچھی بات ہے
ہاں
ہمارے ساتھ بھی کبھی آئے گا
ہاں ہمارے ساتھ وہ دودھ پک بھی آیا تھا
ہاں ہمارے ساتھ تو وہ آیا تھا ایک دو سال پہلے دو چار سال پہلے شاید
ہاں چا چار پانچ سال پہلے
ہاں
ہ ہاں
چلو اچھی بات ہے
ہاں
وہ پھر بھی جاتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ کبھی
سال میں ایک بار جاتتے ہیں کبھی کبھی وہ بھی کسی سال میں
ہاں ہم تو ایک ہی باہر جاتے ہیں کبھی کبھی کبھی وہ وہ بھی پلاننگ پلاٹنگ کر اور لاسٹ ٹائم اور ہاں
کینسل کرتے کرتے ہم وہوگ پکنک پہنچ جاتے
ہوں
ہوں
لیکن ہمیں نہیں آئے نا یہ لوگ بھی نہیں پھر یہ آپ کی جو کزنس آئی تھیں وہ اچھے سے گھر پہنچی تھی
ہاں وہ لوگ پہنچے تھے ٹائم پہ اٹھ کے ٹائم پے گھر ان کو یہاں سے ملی تھی گاڑی وہاں پہ نہیں ملی تھی بارامولہ میں سر گاڑی سر وہاں پہ ان کا پاپا اتھام کوور رسسیو کرنے میںاس
اوکے
مین کلیہ تھا گھر
اچھا ٹھیک ہے ہاں اس ٹائم کہاں مل ت ان کو گاڑی ان کو ہمیں بولا ہی تھا آ جاؤ ہمارے ساتھ ہی جب مانا ہی نہیں تو ہم کیا کر سکتے تھے آپ زبردستی بھی نہیں لا سکتے تھے نا اور آپ کی چھوٹی بہن کہاں پہ ہے
وہ اوپر ٹی وی دیکھ رہی ہے
اچھا ٹھیک آپ نےٹی وی بھائی کے روم پہ لگایا ہے
ہاں ہاں
اچھا ٹھیک وہ کہاں ہے خود
وہ گیا یہاں اسکول اس کو وہاں سے کچھ یہ لانے تھے ڈاکیومینٹ
اچھا ٹھیک ہے